ہلو
السلام علیکم
جی جی مم جی جی بالکل وعلیکم السلام بھائی جان کیسے ہیں
بس سب کہہ رہے تھ ہیں آپ سناؤ
جی جی گرمی س بھی ل گئے تھے بھائی جان اور بس یہی ہے کسائل امیدا کی جو مطلب کوشش کر رہے ہیں بھائی جان
جی جی تو آج ہمارے اس نشست میں ہم ایک ایسے بنیادی عجب اور ت تیر سج موضوع پر محو گفتگو مصروف کرنے والے ہیں جو انسان کو ار سے بھری کی اونچائیوں پر پہنچا سکتا ہے اور چوال کے اندروں میں بھی تک کھیل سکتا ہے یعنی قصائل ا حمیدہ کی افادیت اور اہمیت دونوں کو ساھا کر سکتا ہے
جی جی ج بالکل بالکل تو تو یہی ہے کسی صاحب حک مت کی ن نہایت مشہور مبولہ ہے کہ ابتدا میں آپ جو اپنے اختبار تفصیل دیتے ہیں اور آخرکار وہی افتار آپ کے مستقبل اور جو تعمیر کرتے ہیں اور ہم جو اپنے سب و روز میں جو چھوٹے چھوٹے افصلا طور پر سر انجام دیتے ہیں وہی ہماری شخصیت میں جو آئینہ بن جاتی ہے نا جناب
جی جی جی کیا درست ہوایا بھائی جان آپ نے کہ انسان دراصل اپنی عادتوں کا یہ ایک مجموعہ ہے اگر ہمارے قسائل مثبت اور پاکی کیا ہے تو اصول ایک کامیابی نہایت سہل ہو جاتا ہے اس کی برکس اگر ہم س کاہلی اور ٹھالم ٹول کے اثیر ہو چکے ہیں تو تمام تر صلاحیت اور جہانت کے باوجود ہم پس ہی پست رہ جائیں گے
جی تو مطلب یعنی بھائی جان آپ کا کہنا ہے کہ بات وجہ کی ہے آپ کی اور اچھی عادت ہے کوئی افتفاق مجودہ نہیں تی ہے بلکہ اس میں جو پورے سعور اور رعایت کے ساتھ ساتھ ہمیں جو مطلب وجود کے پیور کرنا جو چاہیے وہ ایک ضروری ہوتا ہے
جی جناب جی مطلب م مختلف پہلوؤں پر سیر حاصل کرنا گفتگو ڈالنے کے برابر ہی ہوتا کیا جناب
بالکل بالکل شہکارے کرام تو ا بھائی جان جی جی تو آج ہمارے مطلب جی جی اس مطلب آج ہماراری جو چین میں باتیں آتی ہیں اور سہوولت کے لیے یہ وہ وجاحت فرمائیں کہ جو عادت ہیں وہ نفسیاتی محکوم کیا ہے اور ہم عمل جو ہم عمل ہماری جذات کا مستقبل حصہ کب بن جاتا ہے جناب یہ بتیا تو
جی جی جی جناب کہ جب کسیا عمل یا پل کو تواتر اور مسلسل دہراتے ہیں تو ہمارا دماغ دیتا ہے اطلاع میں کہیں تو دماغ توانائی بچ کے اسے آٹومیٹک موپٹ اتے صبح ہار ہوتے ہی مسوہ کرنا اس کے لیئے میں کسی تفکر کی حاجت نہیں ہوتی یہی عادت ہوتی ہے
شوال اللہ ران اللہ آ کیا ولیگ تصری پیش ہے ب آپ نے ایک نمبر کی جو بات ہے وہ کئی ہے تو مطلب یہ ہے کہ اپنی جو اپنی عتیں ہیں اور جو ہمارے جین میں جین کے جوبورائے عمل ہیں جو ہمارے روزمرہ کے عبور کو نہایت ب چک لناد تو اور ہمیں جو ان سے ب سن لیکا جو ملتا ہے وہ ہمارے اچھی عادتوں میں بدلنے کی جو پرکریا ہے اس میں شامل ہوتی ہے
جی جناب تھی تھی مطلب پاسداری وقت جہان ایک فانی میں جتنے بھی صف اول کے کامیاب انسان گزرے ہیں ان کی سب سے پہلی صفت پاسداری یہ وقت رہی ہے جو شخص زمانے کی رفت ار اور وقت کی قطر و قیمت سے چشم پوسی کرتا ہے وقت سے مواصرے میں رسوا کر دیتا ہے اہل ا جرف صبح تڑکے بیدار ہونے اور ہر کام کو ان کے مقررہ وقت پر اصلی عملی جامہ پہننے کو لازمی قرار دیتے ہیں
جی جناب بھی جنا بالکل بالکل آپ نے جو صحیح فرمایا جناب اور جی ہے م کو اور کصب عل کی جو باتیں کریں تو وہ یہ ہے کہ جیسا کہ ہم شعور لوگ جان د ر جانا کچھ نیا پڑھنا اور جو علم حاصل کرنا اور جو ہمارے ذہن کو کل ہونے سے بتاتا رہتا ہے اور تبر کو پرواز اور بخشتا ہے نا جناب
بالکل بالکل جناب آپ نے کیا خوب فرمایا کہ چاہے وہ کسی جدید رسالے کا مطالعہ ہو یا کسی ادیب کی تکلیف یہ آج انسان کے تدور کو ہمیشہ جلا دیتی ہے
جی جناب تو یہ مطلب آج مطلب یہی ہے کہ آج کا مشہرہ اس مرضی میں مبتلا ہے کہ جو لوگ ہیں بات باتوں کا جو ماتم کرتے ہیں اور ان کے پاس خود ہے کہ ان پر کوئی توجہ نہیں دیتا یا دستیاب ہے تو مطلب یہ کچھ ان کی جو بانی ہیں وہ کیا ہے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ ان کے بارے میں
جی جناب جی جی ملب آج کا جو معاشرہ اس مرض میں مبتلا ہے کہ لوگ اس بات کا متم کرتے ہیں کہ ان کے پاس جو مفقو ہے اور ان پر توجہ نہیں دیتے جو دستیاب ہیں ان پر زیادہ تج دیتے جین ا
تو مطلب یہی ہے جناب کی یہی تو نفش ہے سب سے بڑی نفش تو یہی ہے اور نری زندگی جو ہے اس کو پرسکون بنانے کے لیے بہترین عادت یہ ہے کہ جناب ہمیں کیا ہے کہ اور حال میں خالی یہ کائنات کا شکر ادا کرنا چاہیے اور مسترکر انسان کے اندر سے ایک ہبی اور با اعتمادی اور دلی امتحان پیدا کرنے کا کار جو کرتی ہے یہی تو ہے ارا جناب
جی جناب جی جی جی ملو نظم و ضبط نوجوان نس سر کر محرک اور نظم اور جبت کے فرق کو سمجھ نہیں پاتی
بالکل بالکل
بائی محرک محج ایک آرجی چنگاری ہیں جو آپ کو کسی کام کو ع کی طرف مائل کرتی ہے لیکن نظم و جبط وہ جابطہ ا حیات ہے جو آپ سے وہ کا طبی مسل سر کرواتا ہے جب آپ کی طبیعت میں انقب اور اکتا ہے تو انشاسن ہی وہ کلیدی پل ہے جو خوابوں کو کو حقیقت کا پیر ہم
بالکل بالکل بالکل تو ا جی حال کا تدارک اور نیک اتوار کا جو اختیہار ہے وہ یہی ہے ذرا کہ سیہ زندگی کے لیے پرانے اور کشیف عادتوں کو پہر آباد کہنا چاہیے رابطہ رابطہ اور نئی عادتوں کا رفاقت اور اختیار کرنا چاہیے اور نہایت دستور گجار جو مرحلہ ہے وہ ہمیں لگتا ہے لیکن جو اس کا کوئی شلیقہ طریقہ ساتھ فرمائیں گے جناب آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے
مطل اس کا ایک نہایت آزمودہ اور سائنسی طرقی کار ہے ابتباء ا کلیم یک سوئی مطلب اپنے پورے نظام زندگی کو ایک ہی دل میں تبدیل کرنے کی خام خیالی سے کرییز کریں صرف ایک چھوٹی سی عادت منتخب کر کے مدامت و استکامت مطلب ہو گیا کہ کسی بھی عمل کو بنا نگاہ کم سے کم تین ہفتوں
بالکل بالکل بالکل صحیح
جاری رکھیں تو وہ جیین میں راسک ہو ج جائے گا
بالکل بالکل صحیح فرمایا جناب آپ نے تو یہی ہے کہ بری عادتوں کا مشتبادل کسی عادت کو صرف ذہن یا مہو میں نہیں کیا جا سکتا بلکہ اسے جو بہتر عمل اور مستقبل کے ساتھ نا ایک بہت ضروری ہے ا جناب کیا مثلا جب ہم جھولی گوئی اور ان سے ملیا کی طلب کو دیکھتے ہیں تو فورا کسی بھی علم کتاب کو مطالعہ کر لیتے ہیں لیکن ہیں سوشل میڈیا کی طرف نہ دکھ کر خود کی جو ذہن ہے اور خود کے جو وچار ہیں ان کی طرف بھی تو عمل کرنا دےینا ج نا تھوڑا تھوڑا
سبحان اللہ یعنی ہولے ہولے اور مستقل مزاج سے کیے گئے تہ گرہات آگے چل کر ایک عجیب انقلاب کا پیش خیمہ ثابت ہوتے ہیں
جی جی بالکل بالکل جناب آپ جو فرما رہے ہیں وہ ایک دم یہ دبئے گبا میں یہ ہے آج کا مطلب یہ ہے ہم لبئے وبا میں یہ ہے کہ ہمارے ابتوار ہی ہماری تکتییر کے کاتب ہیں اور آج کے جن آ دیتاؤ کہ آپ وپاری کریں گے تو وہی ہمارے مقر کی جو فیصلے بنیں کریں گے اور آگے چل کر وہی ہمار لی ایک ال کا پتر سثابت ہو گے نا جناب
جی جناب جی جی مطلب اسی مجمون کو سائرانہ پررہن میں پیش کریں تو سلیقہ سگی باب ابندی وقت اور نیک عادتیں یہی وہ صفتیں ہیں جو انسان کو باکمال کرتی ہیں
بالکل بالکل یہی صحیح کہہ رہے جناب آپ فرماارے ایک نمبر ہے تو اس کے لیے میں ایک بھی شاعری ایک شاعری کہنا چاہتے ہیں کہ عالتیں وہ خامو سیڑیا ہیں جو انسان کو چپ چاپ یا تو کامیاب بناتی ہیں یا پھر اندھکار کی ٹر آگ
جی جناب جی جی اور آپ سے بات کر گئے بہت خوب اچھا لگا اس کے لیے کبھی ملنا ہوگا تو ملیں گے
جی جناب جی جنا
جی کلہ حافظ
جی بالکل